ہوں آ رہی ہے کل سے زیادہ صاف ہے آپ کی وائس
ہوں
کبھی کبھی نیٹ ورک ایشو ہو جا ہے نہیں تو یہ آٹ کلیاں کاٹ کے سب کو جوائن کر ہوں گی نیچے لیس ویس بھی جیسے آپ لوگ کے یہاں لگی رہتی ہیں نہ سب لیس ویس لگا کے
ہاں ہاں وہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے نہ پہلے آٹھ کلیوں کو جوڑتے ہیں پھر میں اچھے سے فنیشنگ پورا گولا ہی ہونا چاہیے مطلب اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے اور فر اس میں الگ سے کپڑا جوڑ
پائپن لگانا چاہیے ہاں تھوڑا ہیوی دکھے اس لک اور پھر لیس ویس لگاؤ بیل بیل کئی طریقے کی ہوتی ہے چوڑی پتلی کہ اگر انسان شا گھر میں پہنتا ہے تو وہ پلین پہن لیتا ہے اور سب شادی وادی رہتی ہے تو اپنا جو ہے تھوڑا سا ویسا پہنتا ہے ہیوی کر کے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں والا ڈریس راجستھانی ڈریس بڑھیا لگتا ہے
ہاں پھر اس میں کسی کسی ڈریس میں کوئی ڈریس پلین ہوتی ہے تو پھر تھوڑا ٹائم کم لگتا ہے لیکن کسی میں تر لگانا رہتا ہے تو پھر اس کو چپکاؤ پھر اس کو ڈبل کٹنگ کرو بہت ٹائم لگتا ہے اس میں پورے دن میں ایک ہی ڈریس بن پاتی ہے
اصل بات آج کل استر والے کپڑے بہت چل رہے ہیں نہ وہ ہلکے کپڑے رہ تے ہیں اور بہت امبرائڈری زیا رہتے ہیں ایک دم ہلکے اب ہم لوگ کے سلوار سوٹ رکھتے ہیں تو شلوار ویسی رہتی پہلی بات تو ہم پہن ہی نہیں پاتے ریشمی اب کاٹن ہونا چاہئے میرے لئے یا پھر جو جورےان چلا نہیں یہ کپڑا ہے کاٹن ٹائپ کا وہ بس ہونا چاہیے ہم اس کو دیکھیں کہ ہاں مجھ کو تو نہیں پتہ نہیں کیوں میرے کهجلی ہونے لگتی ہے
ہاں ہاں مجے بھی مجھے بھی نہیں سوا تا بالکل یا تو میں جورجٹ پہنتی ہوں یا فر
نہیں ہ چمپر تو جارٹ کی پہن کے پیجامہ کاٹن ہی رہے گا پھر میرا ہم لگ پائجامہ شلوار پہنتے ہیں نہ کاٹن ہی رہے گا کاٹن کاٹن یا رے ان ورنہ پھر میرے اندر کھجلی ہونے لگتی ہے عجیب سی وہ بے چین پیدا ہو جاتی ہے
اس میں پھر وہ اس استر لگوانا پڑتا ہے جیسے سا ٹن ہو گیا یا پھر وہ سلک والا جو کپڑا ہوتا ہے وہ کمفرٹیبل ہوں کمفرٹیبل نہیں رہتا ہے وہ
ہم جتنے بھی اتنے سوٹ دیتے ہیں جیسے فنچم وغیرہ یا فیسٹیول میں تو ہم یہ دیکھ ہی لیتے ہیں کہ بھیا شلوار کا کپڑا پیور کوٹن ہو یا رےایان ہو بس اگر ریش نہیں ہوتادیکھ وہ نہیں لیتے کیا فا ئدہ لے لو پھر اس کے بعد پہنو نہ دوسرا سلوار بناؤ
ہاں وہ سوتا نہیں ہے نا اور پھر وہ تو بدن کے چپکا رہتا ہے تو
اب بہت سی ہم مائیں کہدے بہت سی و ہوگئے شوار پیداما ان کو کچھ نہیں ہے ہم لوگ کو بہت دقت ہےی اور جمر جمپر امپر پہن لیتے ہیں ہیوی اگر رہتی ہے اس میں ار لگا ہے کچھ ججٹ ہم ویسے اکثر بھی کاٹن ہی کا لگواتے
ہاں کوٹن کا صحیح رہتا ہے اس تر وہ کیا مطلب اوپر کپڑا کیسا بھی ہو اگر کوٹن کا ہو نا تو کمفرٹیبل رہتا ہے
وہ جو ہماراری ٹیلر سیکھتی ہے نا تو یہ کہتی بھابھی کاٹن کا یہ رہتا ہے نا ا سرتا بھی نہیں چپک کر آتا ہے تو آپ جو ہے کاٹن ہی د دیا کریر وہ دھو کے لگاتی بغیر دھلا کا لگاد تو بھی شلنگ کر جاتا ہے
ہاں
اور شام کو کیا بنائیں گے
شام کو آپ دیکھتے ہیں دال بنائیں گے دال کی سبزی بنائیں گے روٹی بنائیں گے
کیسے بنا کے
ہاں گیس پہ ہی بناتی ہوں چولہا بھی ہے پر اب لکڑیاں لانے کا ٹائم نہیں ہے مجھے کھیت سے
ٹائمنگ ہوگا چلہ دن ہے
ہاں ہاں
اچھا چو یہ جو چوکا واٹی بنا بنا لیتی ہیںپ پاٹی چوکا جو آپ کے یہاں فیمس ہے
ہاں بناتے ہیں نا سردیوں میں تو زیادہ تر چولہا ہی یوز کرتے ہیں بٹ ابھی کیا برسات کا موسم میں تو پھر لکڑیاں گیلی ہو جاتی پھر رینٹ کا گھر ادھر ادھر رکھو دقت ہوتا ہے تھوڑا اس لیے
وہ بنتی ہے باٹیاں تو یہ چولہے میں بنتی ہیں
ہاں انگاروں پہ بنتی ہے جیسے گائے کا جو گوبر ہوتا ہے اس سے اپلے بنتے ہیں نا اس کو سکھا دیتے ہیں تھوڑے انگارے رہتے تھوڑے الوں کو جلا کے پھر اس میں میڈیم فلیم پر وہ الو کی جو راکھ ہوتی ہے نا وہ گرم گرم راکھ ہوتی ہے تو اس میں اچھے سے بن جاتی ہے اور ٹیسٹی بھی لگتی ہے
اس کے اندر وہی لوئیاں بنا کر سترو کا پیسٹ بنتا ہے شید
ہاں ہاں ہاں لوئیا بنا کے اس میں ڈال دو جب اوپر سے اچھے سے ہو جائے سیٹ تو پھر اس کو اندر دبا دیتے ہیں اوپر راگ ڈال دیتے اس کو اندر دبا دیتے
اور دیسی کو پڑتا ہے اور جو چوکا بنتا ہے بیگن کا چوکا کیسے بناتی ہیں آ ہم لوگ آ لوگ کھانا بہت ٹیسٹی بنتا ہے
ہاں کھانا تو ہمارے یہاں کا واقعی مجھے ابھی میں گھومنے آئی تھی نا فروری میں اترکھنڈ ہاں تو وہاں کا کھا مجھے بالکل پسند نہیں آیا باقی سب اچھا سا کھانا پسند نہیں آیا ہے الوڑا میں کایا تھا تھوڑا سا کھانا وہ تھوڑا ٹھیک لگا تھا گھر جیسا لگ رہا تھا تھوڑا بہت باقی کانا مطلب اتنا وہ اپنی طرف سے پورا اچھے سے بنائے ہیں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کا کھانا
نہیں نہیں یہاں پر لوگ کی طرف کا کھانا بہت فیمس ہے
ہاں اسی لیے تو ہمارے منہ لگا ہوا تھا نا اب ادھر باقی اور کہیں کا ہمیں پسند ہی نہیں آتا چاہے کتنا اچھا بنا لے
چوکا کیسے بناتی ہیں بیگن کوئی اون کے بناتی ہیں بیگن کو
بیگن کا برتا
ہاں
ہاں ہاں بیگن کا برتا بھی ہم لوگ زیادہ تر انگاروں پے اچھا لگتا ہے ڈبل سواد آتا ہے اس میں اور باقی کچھ لوگ گیس پے بھی بناتے ہیں
ہم لوگ تو گیس ہی کے گھوم لیتے ہیں ہم لوگ کیا تو انگارا اور چولہا تو ہے نہیں
ہاں
تو گیس گیس بھی ہی بھون لیتے ہیں اپنا اور ٹماٹر بھی بھون لیتے ہیں اسی میں آ ابلیے اور جو ہے اس کی جب ابال کے بناؤ کوکر میں اس کی الگ بات ہے
ہاں واقع اس کا سواد ڈبل ہوتا ہے اور ہمارے یہاں تو شادی بیاہ میں بھی جیسے شادی بیاہ میں بھی باٹی دال اور چورمہ بنتا ہے تو وہ بھی ٹوٹل سارا گیس اب تو آج کل لوگ تو مطلب کھانا سارا گیس پے بنانے لگے ہیں بٹ چولہے پے جو بناتے ہیں وہ زیادہ اچھا لگتا ہے
ہاں وہ سوندا پن آتا ہے پہلے کے کھانا جو ہماری ایک
ارے یہاں بھی لوگوں کو شادی بیا میں بس لکڑیوں کی دقت ہوتی ہے سب جگے وہی گیس کا استعمال کرتے ہیں اور کھانا بھی آج کل سب وی آئی پی بناتے ہیں نا اب شہروں کا کھانا دیکھ دیکھ کے سب لوگ گاؤں میں بھی ایسے ہی بنانے لگ گئے ہیں
وہ اصل بات ہے گیس سے ٹائم بھی بچتا ہے نا پھٹافٹ اپنا ف ہمیں ہمیں جب شادی ہوئی تھی نئی نئی ہمیی ممیا ساس ہے لتی ہیں کافی میں وہ چولہے کی روٹی بناتی تھی پانی رہتی
ہاں میری ممی بناتی ہے نا ہمارے وہاں گاؤں میں میری ساسو بھی بناتی ہے ممی بھی بناتی ہے میری سسٹر میری جو میرے سے چھوٹی ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے چولہے پے بناتی ہے وہ لوگ کھانا
اور بہت ٹیسٹی روٹی رکھتی تھی یے ہے کی گرم گرم کھا لو روٹی اتنی ٹیسٹی رہتی ہے
ہاں جب میں گاؤں میں جات تی ہو میرے مائیکے تو میری ممی کو اسپیشلی بولتی ہوں کی ممی دال باٹی بنا دو وہ جو باہر راکھ اور انگاروں پے بناتی ہے نا وہی والی باٹی اور دال کی سبزی جبکے ہمارے یہاں بنتی ہے لیکن ہم لوگ گیس پے بناتے ہیں گیس والا جو کوکر آتا ہے نا جالی والا تو اتنا مطلب مزہ نہیں آتا ہاں اور وہاں جو ممی جو بناتی ہے میری بہت اچھا بناتی تی میری ممی کا ہاتھ کا کھانا بہت اچھا لگتا ہے
ارے وہ چولہے کی روٹی اور چٹنی کھا لوں بتنی مزہ ہی مزہ آپ لوگ کیا ایک طرف سے بلاگ دیکھتے ہیں کافی اچھا اچھا تو سمجھ وہ دیسی گھی کو ڈالتی ہے اس میں اور دیسی گھی کا بہت زیادہ وہ رہتا ہے چھاھ بنے کچا مکھن نکلے اسکے بگیر مطلب ہے دیکھنے میں اتنا بڑھیا لگا کرتا ہے
ہاں مطلب میں سسرال میں تو بھیس وغیرہ نہیں ہے میری جیٹھانی رکھتی ہے گائے ہے ان کی گائے کا دودھ نکلتا ہے ان کا اور میری ممی کے مطلب میرے مائیکے ممی کے پاس میں دو بھیس ہیں تو وہ لوگ ہمیشہ گھی اپنے گھر کا رہتا ہے اور دودھ بھی دودھ دہی سب گھر کا رہتا ہے ایک دم پیور وہ زیادہ اچھا لگتا ہے ہاں
نا دوری پے ہی ہے آھے گھنٹے کی دوری پے
اچھا
ہوں میں تو جاتی رہتی ہوں ابھی یہ شاپ لگانے کے بعد نہیں جا پا رہی ہوں تو پھر بھی گئی تھی میں ایک بار ہاں باقی
جیاد آات شام کو چلی آپ دا ن ٹائمے
ہاں باقی میں مہینے میں ایک بار دو بار تو چلی جاتی ہوں بس کل سے میرا بچہ رو رہا ہے ممی نانی کے گھر چلتے ہیں مجھے وہاں جانا ہے پر ابھی سٹرڈے کو ہمارے وہاں فنکشن ہے تو میں انہیں کے کپڑے وغیرہ سل رہی ہوں میں ننحال میں ہے تو میں نے کا وہاں چلیں گے سب سے مل لیں گے پھر
اور بچوں کو نانی کے یہاں اچھا بھی لگتا ہے
ہاں بچوں کو تو وہاں کھیلنے کو ملتا ہے نا انلمیٹیڈ ہے کھانے کو تو ملتا ہی ہے کھیل ہاں کھیلنے کو ملتا ہے اچھا
آپ کی بھابھی ابھی بھی ہوں گی اپنا
نہیں بھائی میرا چھوٹا ہے ابھی سب سے بڑی میں ہوں میرے بھائی بہنوں میں سب سے بڑی میں ہوں
تو آپ کے بچے اور لاڈلے رہیں گے پھر
ہاں ہاں تو میری بہنیں ہیں چھوٹی چھوٹی ایک بہن میری الیونتھ میں ہے ایک نائنت میں ہے بھائی ٹویلتھ میں تو وہ بچے ہی ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ میں کھیلتا رہتا ہے
ہاں وہی تو بچوں کو تبھی اچھا بھی لگتا ہے اچھا ابھی کسی کی شادی دنی سی ب آپ ہی کی شادی ہوئی ہے
نہیں میری ہو گئی اور میرے سے جو چھوٹی سسٹر تھھی ان کی ہو گئی اور ہم دونوں بہنوں کے بچے بھی ہیں باقی تین بہن بھائی ابھی کو رہے ہیں ان کی وہ تھوڑا میری ممی کے کیا مطلب بچے ہوتے ہوتے ہم دو بہنیں ہوئی تیں اور پھر بیچ میں گیپ پڑ گیا تھا بچے ہونا ہی بند ہو گئے تھے
میم آپ کو پلٹ کے میں کال کروں ٹھیک ہے
ہاں اوکے